کیا سک وان ک چ
ذھ چ گھان میں چ ن گھ م میں چ ہا کتام ایرر
ہوں آپ کو کتنی کالز ہیں ایک
مجھے ایک ہی کال ہے
فر مت کا ہو جائے گا
ریفریش کر کے مت ہو جائے گا مجھے ایک ہی ہے آپ مجھے ایک لڑکی ابھی واپس فون کر گی اس کے اس کے میرے ساتھ تین ہے ابھی بولا پلیز میرے آپ اٹھانا میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں اٹھاؤں گی میں میں نے سوچا پہلے آپ سے کرتی ہوں یہ
اصل میں سے آرام سے بات کرنی ہے نا سلو پھر اچھے سے بات ہوگی ٹائم بھی میں نے اس پہ کی پھر روٹی
دیکھا اچھی ہاں بولتے ہیں اس میں
عام لگتا ہے
ہاں اور کیا لگتا ہے اور گول ہو جاتی ہے میجرمنٹ حساب سے
ہ اچھی ہو گئی مجھے بھی روٹی مجھے اچھی لگی اس کے سم
آٹا گوندیں اگر اس پہ آٹا گوندیں گ ن گ نا وہ بھی اچھا رہے گا آٹا بناتے ہیں نا جیسے آپ باؤل میں بناتی ہوں
میں نے ڈنر کے لیے روٹی پ نا بچوں اپنے لیے
تو بجینے ارڈر کیا وہ
ہاں
آپا کنے کب پہنچے گا
پہنچ گیا کتنے کا آیا
نائنٹی فائیو روپیز
ن لیکن وہاں پہ نا تھوڑا میں نے دیکھا ہاں وہاں تھوڑا مہنگا ملتا اب ہو گی مجے آج پرابلم پانی کی وہاں کشمیر میں ففٹی روپیز کشمیر میں میں جو کرتی تھی نا ا
نہ اور یہ اب اگر کیش آن ڈیلیوری کرتے نا پھر ہو جاتا ہے
آچ
اس نے آن لائن پیمنٹ کیا نا تو اسی لیے پڑا ہاں اس نے لیکن کیا نا ویسے آن لائن پیمنٹ پھر نائنٹی فائیو ہی دینے پڑے
اچھا پھر وہ
شور ہے پیچھے سے سی سی گئی واپس
شور ہے نا بو بلا نا پانی گیا وہ اندر بیٹھی ہے میں میں نا انہوں نے ٹینشن اٹھایا نا آج
اچھا روٹی سبزی
نہیں وہ نہیں وہ ٹینشن نہیں پانی کا
اچھا اسے بولو میں نے اس کو کیا فون اسی لڑکی نے مطلب میں نے اس کو فون کیا لیکن اٹھایا نہیں
پتا نہیں لاگ میں نہیں ہوتا واٹس ایپ کے لاگ میں نہیں ہوتا آج ایسی بات ہے آپ کے سامنے کیا نا فون اس نے بولا وہ پتہ نہیں کہا ہے ہیں جب وہ آئے گی تو وہ کرے گی آپ کو فون
میں نے بولا اس کو کسی لڑکے نے اٹھایا ہے فون تو یہ پھر اس کے بعد پتا نہیں بولا کوئی بات نہیں میں اس کو کروں گی میں نے بولنا کرنا اس کو فون مل ٹھیک ہے وہ اس نے مجھے بولا دیکھو اس نے کیا بولا اس نے بولا جب اس کی پیمنٹ آئے گی نا تھرٹی کر کے وہ رسیو کر کے پھر لوگ آؤٹ کرنا پھر دوسرے نمبر پر کرنا کاریہ اسٹارٹ فارم بنا مر گئی میں ان کو گھس نہ چڑتا
کیوں آپ نے نہیں اٹھایا
ہاں اب اس کو ویٹنگ کر رہا ہے نا اسی لیے میں نے کہا میں اٹھاؤں گی کوئی نہیں
کہ بھائی تو میں کرتی اس کو رسیڈ میں کہاں تھرٹی آئے ہوں گے
نہیں ہاں اس نے مجھ ج بولا ریسیور ریسیور ہو سکتے ہیں اس میں بھی پیسے آتے ہیں وہ کر نہیں سکتی کسی کو لیکن ریسیو کر سکتی ہے
ہاں ریسیو کر سکتے اس میں کیا ریسیور بننا ہے پھر کیسے پاسیبل ہو گیا یہ کاریہ پورا ہو جائے گا کاریہ
یہ کا ہے ابھی یہاں اذان ہو گئی مغرب
اچھا ابھی جب ہمارا کاریہ ختم ہوگا پھر آپ كنا نماز ابھی پانچ منٹ ہونے والے ہیں اس کے بعد
آپ کیا اپ چار منٹ ہے پانچ منٹ ہونے والے ہ اور
مہاراج کو میں نے صبح اس نے فون کیا بچوں کے لیے چیہ بیمار تھے نا میں نے حلو کیا اس نے کاٹا
اچھا بولنا بولتی ہے یہ کب تک چلے گا بولو کب تک چلے گا ہاں یہ اپسی سو سین زوری یہ تو پت ہی ہے ان کا ہو تا ہے یہ یہ ویسا ہی ہے کہ میرے میرے والےوالد سے ہوتی ہے نا لڑائی میں چھوڑتی ہوں نا بہت اس سے پہلے اس نے چھوڑ دی ہوتی ہے یہ ڈائلاگ ہے آپ میں نے ایک بات کیا ایک ایک ایک کیا نا میں نے ایک ٹرک میں نے چھوڑی نہیں بات
ہوں ہ میں بھی میں بھی نہیں چھوڑتی ہوں میں ٹوٹلی نہیں چھوڑتی ہوں لیکن اب فون پہ کیسے
نہ نہ نہ نہ اس میں کیا اس میں کیسے ہو سکتا ہے
وہی بول رہی ہیں نا فون پ پاسبل
نہ نہ نہ فون پہ پاسبل نہیں کہاں جائے گا اد ٹھیک توئے گا
ہوں اور شیشے بھی ادھر ہی میں نے اس کو بولا رہوو رات کو لیکن مانتی نہیں میں نے اس کو بہت یہی کیا بولا میں نے اسی کو بھی بولوں گی آ جاؤ اپ دونوں
پھر کیا بولا
نہیں مان رہے ہیں
بولو بیٹھو پھر کہاں نکلو گی جب وہ آئے گی تتلی
نہیں پھر نکلیں گی اچھے سے رہے گی رات دو تین
ہاں ہاں ہاں ہاں وہ تو ہے افی نہیں نکل پائے گا نا اسی میں جب تتلی آئے گی تتلی چڑیا
ہوں
اور یہ بس یہاں کوئی نہیں ہے بس میں ہوں اور کوئی نہیں
کیوں باچہ کہاں ہیں
باچہ گئے ہیں بو آ کے گا ڈیریی گیا ہے پتا نہیں کہاں شب گیا ہے کام پہ ممی گئی ہے شالٹیں میں آکلھی
شالٹیں کس کے ساتھ گئی ہے
وہ گئی نا پرسوں وہاں ہے نا اس کی شبو جی کی وہ کزن زینب
ہوں
اس کی انگیجمنٹ تھی کل ہے نا رنگ سرمنی ٹائپ تھی ہوٹل میں وہ ہو گئی اس کو کال
اچھا
بولا تھاا نا بھول گئی آ اس کی انگیجمنٹ ہے کار
کیا
زینب کی شوبو جی کی کازن
ٹھیک
چھوٹا ماموں ہے نا چھوٹا چھوٹا ماموں اس کو
ہوں اچھا وہ وہی ہے آئے گی آج نہیں
نہیں آپ کال آئیے
ڈیٹے کہا ہے
ہوئی تاری ہے
اچھ
صبح اس کو چیک کرا ہے
آفشان بولتے ہیں انہوں نے بولا ہے مجھے رینٹ روم میں آ جاؤ لیکن میں نے بولا مجھے وہیں پہ رکھو جہاں پہ میں تھی
وہ بھی ہے نا شانی چالا
ہوں
آب اس کا کیا بولا ہے اس کا کیا بولا ہے جب بولا ہے یہ میں گھر میں ہی رہوں گی جہاں پر میں میں تھی
کیا پتا ابھی کوئی جہ بھی نہیں جو بھی بیچ میں تھا وہ ختم ہو گیا ہے کسی کا فیصلہ ہی نہیں مانتے ہیں وہ انہوں نے بولا ہمیں جویلری دو انوںیں جویلری بھی نہیں دے رہے ہیں بولا پہلے دیں گے دیں گے ایک منت میں پھر دے نہیں جولری میں اس نے بولا وہ ہمارے پاس ہے امانت آ جاو
اچھا یہ افشان مانگ رہی ہے ان کو
ہوں
اچھا ٹھیک وہاں پر دونوں جب دونوں کی بات ہوتی ہے نا تیسرے کی بات نہیں چلتی ہے پھر ہاں پر سب بھی بس جی جو بولتا تھا نا میں اس سے بیکل کی طرح سن رہی تھی سن رہی تھی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بھی دیکھیں گے کیا کرو گے یہاں وہاں پ کچھ نہیں چلتا ہے پھر
اوں یہ بولتے تھے دیں گے دیں گے پھوس کہاں دیا
ہوں
پوچھ دیا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہ اور ٹھیک ہو
راک ب بول رہی تھی ایسے ہمارا جو ہے نا اسپیکنگ پاور اچھا ہو جائے گا اردو میں
کیا
راکی ب بول رہی تھی ایسے جب کال کالس کرتے ہیں ایک دوسرے کو اسپیکنگ پاور اچھا ہو جائے گا
ہاں سپیک بہت اچھا ہو جائے گا بچے آگے قرآن پڑھ کے ابھی جسٹ
اچھا جاتے ہیں آپ قرآن پڑھنے
ہاں سیٹرڈے سے گئے
اچھی بات ہے اب چھٹی نہیں کروانا
نہیں کریں گے
آگے جا کر جب بڑے بڑے ہوتے ہیں نا پھر نہیں یہ پڑیں گے افی کا نہیں دیکھا پھر مت پڑا اس نے فر نئی پڑھتے ابھی چھوٹے ہیں تو ابھی کرنا پڑے گا
ہاں پت نہیں اب پانی کا کیا ہوگا کیا کیا ہے انہوں نے نہیں ہے ہمیں پانی پائپ پھٹ گئی ہے ہاں
سارے گئے ہوں گے نا آپ کمپلینٹ کر کے
کمپلینٹ کیا میرے باچو نے پائپ توڑی
وہی نا وہ گئی ہوگ گئے ہوں گے نا سب ادھر نیچے ہمیں پانی نہیں ہے وہ مطلب ٹھیک کروائیں گے ہوگئے دس
ہو گیا